میرے پارے
وعلیکم السلام وورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وورحمۃ اللہ ہاں بھائی جی میں ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں کیا کر رہے ہو آپ
جی بس بیٹھے ہی تھے ابھی ابھی فری ہی تھے تو سوچا کسی سے بات کریں ہی تو اب سوچو آپ سے بھی بہت عرصہ ہوگا بہت سمے ہوگا آپ سے بات کرے ہوئے تو سوچا آپ آپ سے ہی بات کروں کچھ اچھا کی بات کچھ جانکاری حاصل کر رہے ہے تو جیو جن آج ہم اسی کیا آج مجھے لگتا ہے ہم فاسٹ فوڈ کے بارے میں بات کریں ہیں نا جی ہاں جی جی تو آپ کو جیسے پتا ہی ہے آج کل کے زمانے میں بھی پیزا برگر فرینچ فرائز موموز پتہ نہیں کیا کیا مطلب بالائیں آ گئی ہے مارکیٹ ٹ یہ کھانا مطلب آج کے زمانے میں عام ہوتی جا رہی ہے نا جی
ہاں بائی جان
جی جی عام ہوتی جا رہی ہے تو اس کی مطلب انسان سے مطلب اس کی اتنا اثر برا اثر پڑتا ہے انسان کے ذہن و دماغ پہ صحت پہ لیکن اس ہے نا جی تو ہاں آج کل اگر ہم دیکھے تو آج کل جو چھوٹے بچے چھوٹے بڑے مطلب بوڑھے ہر مطلب ہر کوئی اس نے کوئی کوئی نہ کوئی اس عادت میں مطلب پڑ گیا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہر کوئی یہی مطلب فاسٹ فوڈس کھاتا ہے تو اس ان کو پت ہی نہیں ہےل اس مطلب اس کا کتنا برا اثر پڑتا ہے ان کی صحت پر اگر ہم دیکھیں تو جو یہ فاسٹ فوڈ مطلب تیار اگر ہم دیکھیںے یہ کیسے تیار کیے جاتے ہیں تو ان میں جو تیل استعمال کیا جاتا ہے وہ کئی بار مطلب مطلب ایک ہی ا مطلب ایک ہی تیل کئی بار مطلب بوائل کیا جاتا ہے اور اس میں مطلب
بہت ہی اچھی بات تو فاسٹ فوڈ ایسی غذا ہوتی ہے جو بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اور فورم مل جاتی ہے تو آج کل کی مطلب کہ متروب زندگی میں بہت سے لوگ فاسٹ فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں اس میں برگر ہوتا ہے جیسا آپ نے ابھی ابھی کہا پیزا سینڈوچ فرائز مطلب کہ ہوتا ہے اور مطلب کہ فرائڈ چکن جیسی چیزیں شامل ہے تو فاسٹ فوڈ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ وقت وقت بچاتا ہے اگر کسی کے پاس کھانا پکانے کا وقت نہ ہو تو مطلب کہ آسانی سے فاسٹ فوڈ کھا سکتے ہیں اس کا مطلب کہ ذائقہ بھی بہت لوگوں کو پسند ہوتا ہے مطلب کہ بچے جوان اور بزرگ سب کی طرف جلدی متوجہ ہو جاتا ہے تو لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی تو فاسٹ فوڈ روز روز کھانا ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے میرے بھائی اس میں اکثر زیادہ تیل نمک اور چینی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ملک کہ موٹاپا دل کی بیماری شوگر اور ہائی بلڈ پریشر جیسے پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہے تو اس کے علاوہ جسم کمزور ہو سکتا ہے اور انس جلدی تھکان محسوس کرتا ہے تو گھر کے بنا ہوا گھر پکا بنا ہوا کھانا زیادہ صاف مطلب کہ صحت مند اور زحک ت سے ب بھرپور ہوتا ہے تو اس میں سبزیاں دال پھل دودھ اور روٹی شامل ہوتی ہے جو ہمارے جسم کو مطلب کہ صحت مند رکھتی ہے طاقت دیتی ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ تر گھر کا کھانا کھائے اور فاسٹ فوڈ صرف کبھی کبھی استعمال کرے ہے نا
جی جی
ہاں والدین تو والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو صحت مند غذا کی مطلب کہ اہمیت بتائے اگر بچپن سے اچھا ا عادت ڈال دی گائے جائے تو آگے چل کر صحت بھی اچھی رہتی ہے اور بیماریوں کے خطرات بھی کم ہو جاتے ت ہیں نا
جی آپ نے بھائی جان صحی فرمایا کی جو جنک فوڈ ہے اس سے ہماری صحت پہ برے اثر پڑتے ہیں بے شک آپ نے فرمایا کیا ج سے انسان پہ مطلب دن پہ مطلب ہارڈ پہ بہت ہی برا اثر پڑتا ہے مطلب جو انسان کا مب بلڈ پریشر ہے وہ مطلب وہ بڑھ جاتا ہے تو اگر ہم دیکھیں جو جنک فوڈ ہے اس میں زیادہ مطلب فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ انسان کے لیے اگر ان بھائی پر انسان زیادہ کھاتا ہے تو اس سے انسان کی صحت مطلب بگڑ جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر یہ مطلب اگر ہم ہفتے میں ایک دو بار کھائیں جنک فوڈ مط اتنا بھی انسان مطلب کنٹرول نہیں کر سکتا ہے مطلب اگر وہ ایک دو بار ہفتے میں کھائے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر یہ عادت روز پڑتی جائے ہم روز کھاتے جائ تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لیے دقت مطلب بن سکتی انسان کے لیے دقت بن سکتی ہے وہ انسان پھر بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہےا نا جی تو ہمیں چاہیے بائی جان کہ ہم گھر کا ہی مطلب جو گھر پہ کھائے دال ہے چاول ہے روٹی ہے تو ہمیں وہی کھائی تھا جس سے ہم تندرست رہے اور ہمارا صحت بھی تندرست رہا ہے نا جی
ہاں بھ جان تو آج کل بہت سی کمپنیز مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ فاسٹ فوڈ کیش تشریر کرتی ہے خو م کہ خوبصورت تصویریں اور آفرز کی وجہ سے لوگ جلدی متاثر ہو جات لیکن ہمیں ہر چیز سوچ سمجھ کر مطلب کہ چننی چن لینی چاہے صرف مطلب کہ ذائقہ کے لیے صحت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہے اگر ہمیں صحت مند زندگی گزارنی ہے تو ہمیں مطلب کہ متوازن غذا کھانا ہوگا تو روزانہ پانی پینا ہوگا صاف صاف اس سے ہمارے صحت مند رہیں گے اور ہلکا فلکا مطلب کی ورزش بھی کرنی ہوگی صحت اللہ کی بہت بڑی مطلب کی نعمت ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے
ہاں جی گا
اور کیا ہوتا ہے کہ جو فاسٹ فوڈ ہو ہم کیا کرتے ہیں جو گھر کا کھانا ہوتا ہے وہ زیادہ تر سبزی ہوتی ہے دال وغیرہ وغیرہ تو کبھی کبھار ماذ بھی ہوتا ہے تو جو ہم گھر پہ کھانا کھاتے ہیں وہ ہماری مائیں بہنیں اچھے سے بن ہے ہمارے لیے بناتی ہے تو وہ وہ ہمارے لیے ہاں وہ صفائی کا دھیان رکھتی ہے وہ ہمارا خیال رکھتی ہے ان کو ہماری فکر بھی ہوتی ہے مگر جو ہم ریسٹورینٹ سے کاتے ہیں ان کو یہ سب نہیں ہوتا ہے ان کو پیسے سے مت ہوتا ہے کسٹمر سے مطلب ہوتا ہے ہے نا تو وہ جیسا آپ نے کہا تیل کا تیل کا بار بار یوز کرتے وہ جو تیل انجن آئل کی طرح بن جاتا ہے لیکن وہ یوز کرتے رہتے ہیں کسٹمر کا نہیں سوچتے اس کی ہیلت
دیکھیں بھائی تو ب جو آج کل مطلب ہم سب مطلب اگر ہم یہ بتائیں کہ آج کل کے لوگ ہم جیسے لوگ مطلب زیادہ جنک فوڈ کی طرف کیوں جا رہے رہے ہیں مطلب ہم ایک کہیں کچھ وجہ ہیں جس سے مطلب ہم انسان جو ہے آج کل عادے ہوتے جا رہے ہیں جب پ اس کیے تو سب سے مطلب پہلا یہ چی یہی چیز ہے کہ جب ہم چاہے ہمیں ایزیلی اویلیبل ہو جاتا ہے اور یہ جلدی تیار ہو جاتا ہے نا جی اگر ہمارے پاس کچھ وقت نہ ہو تو ہم وہ آسانی سےب منگا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں اس کا مطلب سواد بھی ہمیں اچھا لگتا ہے وہ پسند بھی آتا ہے اس لیے ہم جو ہے بچے جوان ہیں تو اسی اس کی طر زیادہ متوجہ ہوتے ہیں نا جی لیکن ہم یہ دان دماغ میں نہیں رکھتے کہ اس کے کتنے نقصانات ہے اس جیز ہماراری صحت پر کیا برا اثر پڑے گا ہے نا جی
ہاں بھائی جان تو فاسٹ فوڈ مطلب کہ کا روزانہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے استعمال ہر سال بڑھتا ہی جا رہا ہے شہروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کے قصبوں میں بھی بہت سی فاسٹ فوڈ کی مطلب کی دکانیں کھل چکی ہیں آج کل لوگ مطلب کہ دوستوں کے ساتھ یا مطلب کہ خاندان کے ساتھ باہر جا کر فاسٹ فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں فاسٹ فوڈ کھانے کی کہ ایک مطلب کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسے مطلب کہ تیار ہونے میں کم وقت لگتا ہے مصروف لوگ سوچتے ہیں کہ مط اس سے ان کا وقت بچ جاتا ہے مگر صرف وقت بچے نہیں کافی نہیں ہے صحت کا خیال رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے تو بچوں میں فاسٹ فوڈ کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے تو رنگ برنگے پیکٹ خوبصورت مطلب کہہ اور جو ہوتا ہے وہ خوبصورت ریسیپی ہوتی ہے تو وہ وہی اس لیے وہ اس کو مطلب کہ اپنی طرف کھینچتے ہیں ان بچوں کو مطلب کہ جو اور جو کافی بڑے لوگ بھی ہے اس میں تو وہی وہ یہ کھانا پسند کر لیتے ہیں
جی تو اگر ہم دیکھیں جو یہ جنک فرس ہے تو اس سے ایک ہی شخص مطلب پر مطلب اثر نہیں پاتا تا اس سے مطلب ایک ہی شخص متاثر نہیں ہوتا ہے اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے دیکھیے کیسے جب ہم زیادہ جنک فوڈ کھائیں گے تو جب لوگ بیمار پڑیں گے تو ہسپتالوں پر جو ہے وہ بوجھ بڑھتا جائے گا ہمارے جو مطلب جو ہم کسی اور کام میں مطلب پیسے خرچ کرنا چاہے مب گھر کے کاموں میں ضروریات کاموں میں لیکن وہ پیسہ جب ہم خود شہد پہ لگائیں گے تو وہ شہد بھی مطلب وہ پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں بچہ جو ہو اکثر آپ دیکھیے آج کل کے بچے گھر کا کھانا مطلب پسند ہی نہیں کرتے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو عادت لگ گئی ہے باہر کا کھانا کھانے میں جو سوادشٹ لگتا ہے تو اپنے گھر کے کھانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور جو یہ فاسٹ فوڈ کی مطلب وجہ سے ہے نا اس سے ہم مطلب زرسائز اور جو ہیلدی لائف اسٹائل ہے وہ مطلب کم ہوتا جا رہا ہے کم عمری میں اگر آپ دیکھیے آج کل موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے ڈائبٹیز بڑھتی جا رہی ہے جو اور یہ پ اکثر آپ دیکھییں جو یہ مطلب جب فاسٹ فوڈس ہوتے ہیں یہ پلاسٹک پیکنگ میں اور ڈسپو مطلب آتے ہیں تو اس سے مطلب ہمارے ماحول بھی متاثر ہوتا ہے ہے نا جی جی بھائی جان جی جی
ہاں بھائی جان تو یہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہے دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کے بارے میں اوئرنیس پھیلانی چاہی اسکولوں میں ہو گیا اپنی سوسائٹی میں ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کی بارے میں اوئیرنیس پھیلانی چاہے تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل سکے بچوں کو بھی پتہ چل سکے یہ خالی مزہ مزیدار نہیں ہوتا یہ ہمارے ہیلتھ پہ بھی بہت اثر ڈالتا ہے تو کہئی نہ کہئی وہ اس پہ بھی پھر خیال رکھیں گے تاکہ اگر ہمیں پتہ ہے ان کو بھی پتا چلے گ ہے نا ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ
تو بھائی جان ہمیں چاہیے کیا ہمیں ان چیزوں سے مطلب جو بری عادتیں ان سے ہمیں خود کو بچانا چاہیے ہمارے صحت کو بھی مطلب خود کی صحت پہ بھی دھیان رکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی صحت پہ دھیان نہیں رکھنا چاہیے گھر والوں کی صحت پہ بھی بچوں پہ بھی تو ہمیں چاہے برییادوں سے دور رہے تو میرے پیارے بھائی آپ سے بات کر کے مجھے بہت ہی اچھا لگا امید ہے آپ سے آخری بھی بات ہو خدا حافظ